اچھ
السلام علیکم
ب تھ
جی آواز نہیں آ رہی آپ کی
جی
تھوڑا تیز بولیں
ہ
ہیلو
آواز آ رہی
آ رہی ہے لیکن جو کٹ رہی ہے تھوڑی سی بفرنگ ہو رہی ہے
پتا نہیںواز
کم کم آ رہی ہے بہت کم سے لوگ ج
ہیلو کوئی نہیں تھوڑا سا ایسے آواز تو سمجھ تو آ رہی ہوگی میں کیا کہہ رہی ہوں
ہاں ہاں ہاں تو بیا ہے
جی جی آپ کی پیچھے سے بہت آواز آ رہی ہے
فباری
ہیلو جی جی ابھی بھی آ رہی ہے آپ کے پیچھے سے آواز
ایک تو میں تو ایک دم شانت ماحول میں ہوں
جی جی جی اور سنیں آپ کیا کر رہے تھے آپ کے پیچھے سے نا کسی کی آواز آ رہی ہے کہ جسے کوئی بول رہا ہے
نہیں نہیں ار کوئی نہیں بول رہا ہے
اچھا اچھا چلو ٹھیک جی جی اور سنایا پ کیا کر رہے تھے اور سب کھیلے تھے پ
ج ک
جی جی بالکل سب کہہ رہیے تھے آپ آپ بتائیں آپ کے گھر پریوار سب ٹہری تھے آپ کے جو ہے والد صاحب ہیں بال بچے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں
جی جی جی جی سب اللہ کی دعا ہے اللہ کی رحمت ہے سب سب ٹھیک ہے
بالکل اور دیکھیے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو
جی جی بالکل اور اور آپ سنایں آپ کیا کر رہے تھے
اتنے بیٹھے ہوئے تھے تھوڑے سے جو ہے ہم جو ہے میوزک سن رہے تھے آج تھوڑے سے پریشان تھے ہمارا جو ہے تو میں نے سوچا دماغ کو تھوڑا سا فریش کر لیا جائے تو میوزک سن رہے تھے آپ کیا کر رہے ہیں
جی بس میں تو اپنے بچوں کا جو آج کل جو اسکول والے دے دیتے کہ جو چھٹیوں میں بچے ایکٹیویٹی کر لے ہ تو بس اپنے بچوں کی ایکٹیوٹی ہی کمپلیٹ کر رہی تھی ویسے آپ میوزک سن رہے ہو وہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ انسان کو میوزک کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ ڈپریشن میں ہو چاہے وہ خوش ہو چائے مطلب کوئی بھی اس کا اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کے لیے سنگیت کا بہت بڑا رول ہے
ہاں جی بالکل تو میں جیسے یہی کہہ رہا تھا کہ چلو آج نا ہم جیسے یہ ہ تھوڑا میوزک یہ جو گفتگو کریں گے ٹھیک ہے
جی جی جی جی
جی تو میں اس کے بارے میں جیسے تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جیسے مان لیجیے کہ اس جو دنیا ہے ہمارا جو پورا ملک ہے تو اس میں شاید ہی جیسے کوئی انسان ایسا ہوگا نا کہ جسے کسی نہ کسی طرح کا جو ہے سنگیت پسند نہ ہو ورنہ سبھی لوگوں کو نہ کسی کو کسی پرکار کا کسی کو کسی پرکار کا جو ہے سنگیت ا پسند ہوتا ہے تو جیسے سنگیت ہونا تھا سنگیت تو صرف جو ہے نا منورنجن کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سنگیت جو ہے ہمارے جیسے جذباتوں کو بیان کرنے کے لیے اور دلوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے
جی بالکل بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ سب سب سے پہلے تو ا سب سے پہلے تو آپ بتائیے آپ کیا سوچتے ہو کہ سنگیت کیا ہے
جی دیکھیے میں تو میرا جو اگر پرسنل اگر وہ پوچھا جائے کس کوئی مجھے سے پرسنل پوچھے تو میرا تو یہی ماننا ہے کہ کہ جیسے سر تال اور لے جو ایسا خوبصورت میل ہے ان کا سر کو نا سنگیت کہتے ہیں جیسے سر تال اور لے جب ملتے ہیں تو ایک سنگیت بنتا ہے اور جو انسان کے نا دل اور دماغ پر جو ہے گہرا اثر چھوڑتا ہے
جی بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں انسانوں کے دلوں اور دلوں پر دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑتا ہے یہ سنگیت
جی بالکل
کیونکہ اور یہ بھی ایک ایسی زبان بھی ہے جیسے ہم کسی کو اپنی فیلنگ شیئر کرنی ہے یا ہمیں کسی کو اپنے جذبات بتانے ہیں تو ہم گانوں کے تھرو بھی ہم بتا سکتے گانوں کے ذریعے بھی ہم اپنی فیلنگس کو شیئر کر سکتے ہیں
جی بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے نا بہت خوب خوب کہا اور جیسے آپ مجھے یہ بتائیے میں آپ سے ایسے ایک سوال پوچھوں آپ کو آپ کو سنگیت سننا پسند ہے
جی جی بہت پسند ہے مجھے تو ڈانس کرنا بھی بڑا پسند ہے جیسے میرے بچے لڑنے لگ جاتے میں اپ پرسنل بتا رہی جسے میرے بچے دو بچے جب ایک دوسر وہ لڑنے لگ جاتے ہیں تو میں سب سے پہلے میرا یہی کام ہوتا ہے کہ پہلے سنگیت شرو کرو جیسےن سنگیت شروع کرتی ہو تو بچے میں بچوں میں نا تھوڑی سی وہ ہو جاتی جیسے وہ خوش ہو جاتے ہیں پھر خوش ہونے سے وہ ان کا جو لڑائی تھی وہ ایک سائڈ ہو جاتی ہے وہ سارے ہی ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں دونوں تو ان کے ساتھ میں بھی شروع ہو جاتا تو سنگیت میرے لیے میرے لیے سنگیت جیسے اپنے گھر میں خوش جیسے خوش خوشحال جیسے ایٹموسفیئر ہوتا ہے جیسے واتاورن ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے سنگیت سے
جی بالکل دیکھیے جو یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا ابھی جیسے میں آپ کو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا آپ نے جو ابھی جو بات کہی نا کہ جیسے آپ کے بچے جو ہے لڑائی کرتے ہیں تو آپ ان کو نا سنگیت سناتے ہو یہ باقی نا بہت اچھا ہے لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر کسی کے بچے لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوئی بچہ اکیلا ہو وہ رو رہا ہوتا تو آج کل مائ کیا کرتی ہیں ان کو جو موبائل فون دے دیتی ہیں تو ان کو موبائل فون نہیں دینا چاہیے آپ کا جو یہ طریقہ ہے نا یہ سب سے جو ہے بیٹر لگا میرے کو بہت ہی اچھا
جی بالکل بالکل ان کے ساتھ آپ بھی ڈانس کرو وہ بھی خوش ہو کے ڈانس کریں گے تو تھوڑا وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں
ہاں جی بالکل اور ایک سینا بچوں کو جو ہے مائل کی لت نہیں لگے گی آپ مائل نہیں دو گے تو تو پھر آپ مجھے جیسے یہ بتائیے چلو وہ اس کو تو چھوڑیے سائڈ میں لیکن جو سنگیت ہوتا ہے تو اس کی جو اہمیت ہوتی ہے نا تو سنگیت کی آپ مجھے اہمیت بتائیے آپ سگیت سننا پسند کرتے ہو تو
بالکل بالکل اور میرے لیے تو یہی کی ا نیت ہے نا کہ جیسے آپ بل جی کیونکہ آپ جیسے ڈپریشن میں ہو آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ سنگیت سن لو آپ اور یا پھر اگر آپ ایسے سنگیت سن لو جو سنگیت میں نا درد ہو تو آ کو لگے گا جسے آپ کا درد ہی بیان ہو رہا ہے وہ سنگیت اس گانے میں آپ کا ہی درد بیان ہو رہا ہے اگر آپ خوش ہو تو آپ خوشی والے ہیلو جی جی آواز آ رہی ہے اب میری ہیلو ہلو ہیلو جی میں کہہ رہی تھی جیسے سنگیت ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم اپنی نا جس سے ہم اپنی فیلنگس کو اپنے اس کو ہم ضائع کر سکتے ہیں جیسے ہم تناؤ میں ہے تو ہمیں ہم سنگیت سن کر مطلب جو بے چینی ہوتی ہوتی ہے نا تو وہ تھوڑی سی ہمیں سکون مل جاتا ہے ہمیں سکون محسوس ہونے لگتا ہے یا پھر جیسے ہمیں کوئی درد درد مطلب ہمیں دکھ ہے کسی چیز کا تو ہم درد بھرے گانے سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جو گانوں میں جو بورڈ جو سنگیت میں ہو رہا ہے وہ ہمارا ہی درد بیان کر رہا ہے اگر ہم خوش والے گانے سنیں گے جس میں خوش خوشی ہے اور تو اگر ہم خوش ہیں تو ہمیں لگے گا کہ وہ سنگیت ہمارے لیے ہی بج رہا ہے تو ایک سنگیت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو جیسا آپ کا موڈ ہوگا اس حساب سے وہ سنگیت بنایا جاتا ہے مطلب ہر ایک انسان کے مور کے حساب سے سنگیت ب اگر آ ویسے اپنے مڑ کے حساب سے بھی سنگیت سنو گے نا تو آپ کو لگے گا جیسے میرے دل دل ہی دل کی باتیں ہی بان بیا ہو رہی ہے اس سنگیت میں
جی ہاں جی ہاں یہ بات تو بالکل صحیح ہے
جی جی بہت مہتو پورن ایک چیز ہے بہت اہمیت ہے سنگیت کی ہر ایک انسان کے زندگی میں امی بہت زیادہ اہمیت ہے سنگیت کی چاہے وہ خوشی کا ہو یا درد کا موقع ہو یا اپنا کسی کو جیسے ہم کسی آج کل جیسے ہوتے ہیں نا جیسے ہمیں کسی کو مطلب اپنے دل کی فیلنگس شیئر کرنی ہے تو ہم وہ گانوں کے تھرو بھی ہم اس شیئر کر سکتے ہیں
جی بالکل اور دیک گے نا سنگیت کے نہا بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ایسا ہی نہیں ہے کہ دیکھو کسی چیز کو نا اس پر ڈپینڈ کرتا ہے وہ جو فائدے مند ہے یا نقصان دایک ہے ہمارے یوج پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس طرح سے اس کو یوج کر رہے ہیں نہیں تو کچھ لوگ کیا ہے نا جو سارا دن سنگیت سنتے رہتے ہیں تو وہ ٹائم جایا کرتے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اگر ہم لمیٹیڈ جو ہے سانگ سن اور اپنے جو ہے جیسے ہم کو پسند ہے ویسے سنا تو یہ سنگیت ن کافی فائدے مند ہوتا ہے جیسے جیس سے کہ میں آپ کو اس کے تھوڑے سے جو فائدے بتاؤں کہ ایک تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم کو نا یہ ذہنی سکون ملتا ہے یعنی ہمارے دماغ اور ہمارا دل جو ہے نا جیسے ہمارا دن ہمارا دماغ ہوتا ہے وہ اگر کسی دن آانت ہو یعنی ٹینسن میں ہو اگر ہم میوزک سن لیں گے نا تو وہ تھوڑا سا جی بالکل شانت ہو جاتا ہے اور کیا ہے نا دوسرا یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو منورنجن کا بہترین ذریعہ بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سے منورنجن نہیں ہوتا ہے کئی جو گانے ایسے ہوتے ہیں جو منورنجن کے ہوتے ہیں اور دیکھیے اور میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ سنسکرتی ہے نا ہماری ہماری سنسکرتی اور وراثت کی جی پہچان بھی ہوتی ہیں سنگیت کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی بالکل اور دیکھیے آپ کے یہاں پر جو ہے کسی کس پرکار کے گانے بجتے ہوں گے یہ آپ کو پتا ہے اور ہمارے یہاں کسی کس پرکار کے گانے بجتے ہیں وہ ہم کو پتا ہے کیونکہ آپ کے یہاں الگ ہے ہمارے یہاں الگ ہیں تو وہ آپ کی جیسی آپ کی سنسکرتی ہے دیکھیے آپ کے یہاں پر جیسی سنسکرتی ہے آپ اس حساب سے جو ہے گانے بجاتے ہو یا سنتے ہو ہمارے یہاں پر جیسا کلچر ہے جیسی سسکرتی ہے ہم اس حساب سے سنتے ہیں اور اس سے جو ہے رچناتمکتا میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے نام بہت سارے فائدے ہیں اور لووں کو جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے سنگیت تو اس کے جتنے فائدے بتائے اتنے کم ہیں
جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے کہ جیسے جیسے جیسے جی جیسے آپ شہر جاتے ہو جیسے وہاں کی اپنی ہی ایک پہچان ہوتی وہاں ایک لوک سنگیت ہوتا ہے تو جیسے ہر ایک شہر کا اپنا اپنا ایک لوک سنگیت ہوتا ہے اور جب وہ لوگ چاہے وہ چاہے وہ کوئی بھی کسی کا بھی بھاشا کا ہو کوئی بھی کوئی بھی بھاشا سے ہو لیکن جب ہم سنگیت سنتے ہیں چاہے ہمیں وہ سمجھ نہ آئے لیکن جو اس کی جو اس کے جو اس کا سنگیت ہوتا ہے وہ ہمارے دل کو چھو جاتا ہے چاہے ہم ہمیں وہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا بولنا چاہ رہے بس لیکن جو سنگیت ہوتا ہے وہ ہمارے دل کو چھو جاتا ہے
جی بالکل اور دیکھیے نا جیسے آج آپ نے کافی اچھے سے جو سنگیت کے بارے میں بتایا آپ سے بات کر کے ہمیں نا بے بے حد خوشی ہوئی اور دیکھی اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے چاہا تو آپ سے پھر کبھی ملاقات ہوگی اور جب تک کے لیے خدا آفس صفا خیر جی جی شکریہ